ہیلو جی سلام وعلیکم ہلو آواز آ رہی ہے آپ کو میری سلام وعلیکم
جی جی وعلیکم اسلام کیسی ہیں آپ اتنے دنوں بعد آپ نے کال کیا یاد کیا ہمیں بتائے سب کھیریت سے ہے
جی جی ماشاء اللہ اللہ کے شکر سے سب کھیریت سے ہیں ہم یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے ہم نے سوچا چلیے آپ سے ہی تھوڑی گفتگو ہو جائے گی اس اسی بہانے تو آپ سے تھوڑی گفتگو کر لیں ہم آپ بتائیں اپ کے گھر پہ سب کھیریت ہیں کیا ہو رہا ہے ابھی
جی جی ماشاء اللہ ہمارے گھر پہ بھی سب کھیریت سے ہیں ہم بھی یونہی بیٹھ اٹھے ہوئے ہیں ابھی اب دیکھ تو رہی ہیں موسم تھوڑا کھراب ہو رہا ہے باہر بارش کا موسم ہے تو کہاں جا سکتے ہیں بارش کے موسم میں تو بالکل انسان کہیں آ جا ہی نہیں سکتا ہے بیٹھے ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا مزہ لے رہے ہیں بس اور کچھ تو کر نہیں سکتے ہیں آپ بتائیں آپ کے گھر پہ کیا ہو رہا ہے
جی جی ماشاء اللہ ہم بھی سیم یہی چیز کر رہے ہیں بس بیٹھے ہوئے ہیں باہر دیکھ رہے ہیں کبھی بارش ہو رہی ہے کبھی بند ہو رہی ہے بارش کے موسم میں تو انسان بالکل کہیں آ جا نہیں سک تا ہے مطلب اتنی پریشانی ہو جاتی ہے کہ انسان بالکل کوئی کام وام کر ہی نہیں سکتا بارش کے موسم میں آپ بتائیں آپ کی جو تصویر یں بڑی خوب صورت آئی تھی کہاں گئی تھی آپ ابھی گھومنے بیچ میں ہم نے آپ کی تصویریں دیکھی تھی ہم نے سوچا یار کتنی خوبصورت تصویریں آئی ہیں آپ کی ہم نے اب ہم سوچے آپ سے پوچھیں گے پر ہمیں بالکل بھی سمے ہی نہیں مل پایا ابھی بیچ میں ابھی چلیے سمے ملا ہے تو ہم سوچے چلو پوچھ ہی لیتے ہیں آپ سے
جی جی ماشاء اللہ خیر ہم نہ کشمیر گھومنے گئے یہ مطلب کشمیر اگر ہم بولیں گے تو ہماری تو بالکل پسندیدہ جگہ میں سے ایک ہو گیا ہے ہم وہاں گھومنے کیا چلے گئے ہمارا دل تو بےحد خوش ہو گیا اور ہم اتنے خوش ہو گئے وہاں جا کر وہاں کی تازی ہوائیں وہاں کی اتنے سندر سندر نظار ے وہاں کے لوگ وہاں کی مطلب اتنی ساری جگہیں جہاں ہم گھومنے گئے ہیں وہ ساری چیزیں اتنی زیادہ اچھی تھی کہ ہمارا دل بےحد مطلب بےحد خوش ہو گیا وہاں جا کر ہم تو بالکل ایک دم تر و تازہ ہو کرر آئے ہیں وہا ں سے سے واپس
جی جی ماشاء اللہ ہم نے بھی دیکھا مطلب ہم سوچ رہے ہیں اب اب کہاں گئی ہیں گھومنے کہاں گئی ہیں کہاں گئی ہیں آپ نے پھر کیا ہے آپ کو بھی سمے بھی نہیں ملا آپ نے ایک بار بھی بتایا بھی نہیں کہ آپ کہیں گھومنے جانے والی ہیں تو وہی ہم سوچ رہے پھر اب کہاں گئی ہوں گی بٹ صحیح بےحد خوبصورت تو آئی تھی آپ کی تصویریں مطلب تصویریں تو اتنی خوبصورت آئی تھی آپ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی اس تصویروں میں اور جگہ بھی بےحد خوبصورت تھی ہمیں لگ بھی رہا تھا کہ اب کشمیر ہی طرف کہیں گئی ہوں گی کیونکہ اب ہمیں بتا بھی رہی تھی کہ اب کی مطلب بےحد پسندیدہ جگہ ہو گئی یہ کشمیر اب
سچ میں آپ کی تصویریں بےحد خوبصورت آئی تھی لیکن باجی اتنی خوبصورت لگ رہی تھیں کہ ہم کو کیا ہی بتا دیں اور بتائیں کشمیر میں کہاں کہاں گھوم کر آئی ہیں آپ کیا کیا انجوائے کیا آپ نے پھر وہاں کیسا لگا آپ کو
جی جی ہم تو آپ کو کیا ہی بتائیں مط لب وہاں کے لوگ اتنے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں کشمیر کے کہ وہاں کے لوگوں کی اب بات مطلب وہاں کیا لوگوں کہ آپ صرف بات ہی سن لیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا وہ لوگ اتنی خوبصورت اتنی اچھی طرح سے بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے ایسا لگتا ہے جیسے کہ مطلب ہم کہیں دوسرے ہی دیش آ گئے ہیں کہیں باہر کسی دوسری ہی جگہ آ گئے ہیں وہ لوگ اتنی ادب سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اتنے ادب سے کپڑے پہنتے ہیں اتنی سندر سے رہتے ہیں مطلب وہاں کے لوگ بھی اتنے خوبصورت لگتے ہیں کہ آپ انہیں دیکھیں گی تو آپ کی نظر ہی بالکل ان سے نہیں ہٹ پائے گی اتنے خوبصورت ہوتے ہیں وہاں کے لوگ اور وہاں اتنی اچھی اچھی جگہیں ہیں گھومنے کی کہ ہم کو کیا بتائیں ہے مطلب اتنے پہاڑ ہے اتنے خوبصورت ایک تو وہاں سے جو ہر ٹھنڈ میں رہتی ہے وہاں کی وہ ہمیں تو بے حد ہی پسند ہے ایک تو ٹھنڈ کا مہینہ ہمارا مطلب ٹھنڈ کا موسم ہمارا ایک دم پسندیدہ موسم ہے اور ہم ٹھنڈ وہاں رہتی ہے تو ہمیں تو وہ جگہ اتنی بہترین لگنے لگ گئی ہے کہ ہمیں تو کوئی کبھی بھی پوچھے کہ ہم کہاں جائیں گی گھومنے تو ہم تو ایک ہی جگہ بتائیں گے انہیں کہ نہیں ہمیں تو کہیں نہیں صرف ہمیں کش میر لے چلیں ہمیں کشمیر اتنا زیادہ پسند آ گیا ہے
جی جی ماشاء اللہ کشمیر تو ویسے بھی ہے بےحد خوبصورت جگہ پر آپ وہاں گئی تھی تو وہاں کی تو خوبصورتی اور زیادہ بڑھ گئی ہوگی اپ تو صحیح میں بے حد اتنی خوبصورت لگ رہی تھی اپ ان تصویروں میں اپنی تو کشمیری جوڑا پہنا تھا اور ان کی کشمیری والی جویلری پہنی تھی اور پھر آپ ویسی تصویریں کھینچائیے وہاں ایک تو نظارہ پیچھے کا کتنا خوبصورت تھا کہ وہ تصویروں میں اور چار چاند لگا گئے وہ نظارے اتنی خوبصورت لگ رہی تھی اب تصویریں ہم نے تو بس دیکھا اور ہم دیکھتے ہی رہ گئے ہمیں لگا کہ بس اب آپ سے پوچھ ہی لیں کہ اب گئی کہاں تھی پر ہمیں کہیں ساتھ نہیں لے کر گئی ہمیں تو بتا آئی بھی نہیں ہے اپ ایک بھی بار ہمیں بتا دیے رہتی تو ہم ساتھ میں چل دیے رہتے آپ کے اتنی خوبصورت جگہ لگ رہی تھی ہمیں وہ
جی جی ماشاء اللہ جی پر ایسا ہوا نا اب ہم جلدی جلدی میں نکل گئے اب کیا ہیں بچے کہہ رہے ہیں ہماری گرمی کی چ ھٹیاں لگی ہیں ممی کہیں لے کر نہیں جا رہے اب ہمیں بھی پھر گھر پہ رہے رہے ہم بھی بہت زیادہ ایک دم بور ہو گئے تھے تو پھر ہمیں لگنے لگا کہ یہیں کہیں باہر لے چلتے ہیں ہم بچے بھی بول رہے ہیں ہم ہمارا بھی دل کر رہا ہے تو بس دو دن کی ایسی پلاننگ ہوئی ہماری کہ ہم جلدی جلدی تیاریاں کرے اور تورنت نکل گئے بس بچوں نے کہا کشمیر جانا ہے کشمیر جانا ہی مطلب وہ دیکھ لیے پت نہیں کہاں بچے تو انہوں نے کہا نہیں اب ہمیں کشمیر ہی جانا ہے تو ہم نے کہا چلیے ہے تو ویسے بھی اچھی جگہ ہمیں تو پسند بھیڑ بہت ہے پھر ہم چلے گئے بس چلے ہی گئے جلدی جلدی سارے سامان ومان باندھا ہم لو لو ں نے ہم لوگوں نے جلدی جلدی ساری شاپنگیں کی اور نکل گئے بس ابھی کچھ دن تو ہوا ہی ہے ہمیں واپس آئے اگر ہمیں ایسا رہتا نا کہ ہم پلاننگ کر کے سب جاتے تو ہمیں کو ضرور بتاتے ہم کو ساتھ لے کر ہی چلتے بالکل
ارے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ماشاء اللہ اب گھوم کر آئیے ہمارے لیے تو اتنی بے حد خوشی کی بات ویسے سچ میں کشمیر ہے تو بے حد خوبصورت جگہ ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم بھی کو بولے تھے کہ ہم کہیں گھومنے جائیں گے ہمارا بھی بے حد من کر رہا ہے کہ ہم کہیں گھومنے جائیں پر پھر کیا ہے انہیں بھی سمے نہیں ملا بالکل بھی اور بچوں کو اسکول سے چھٹی ملی پر اتنے سارے ہوم ورک دے دئیے بچوں کو کہ ہم انہیں کہہ بھی نہیں پائے بچوں کو بھی کی لے چلے کہیں کیونکہ پھر ان کو بھی ہوم ورک قریبی بان پریشانیاں ہوتی ہیں نا بچوں کو اسی وجہ سے پھر ہم انہیں نہیں کہہ پائے پر آپ تو گھوم کر آئی ہیں اب چلیے کہیں کبھی چل دیں گے ہم بھی ساتھ میں آپ کے ماشاء اللہ ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ ہم ساتھ میں جائیں کہیں آپ کے اور پتہ ویسے آپ گئی کس میں تھی ٹرین میں گئے تھے آپ لوگ کی کار میں گئے تھے مطلب کیسی کون سی گاڑی میں گئے تھے آپ لوگ
جی جی ماشا الله ان شاء اللہ ہم بھی ضرور ساتھ میں کہی چلیں گے ویسے ہم گئے تو ٹرین میں ہی تھے کیونکہ ہمیں نا ٹرین کا ہی ٹریول بے حد ہی پسند ہے کیونکہ نا ٹرین میں ہم جاتے جاتے ایک تو کیا ہے ہم پ ہم جتنے بھی لوگ ٹرین میں ہم ساتھ میں جا سکتے ہیں اور گاڑی کا مطلب کار وغیرہ میں ہمارے اتنا ہو نہیں پائے گا اچھے سے نا سو اٹھ پاتے ہیں اچھے سے اسی وجہ سے ٹرین میں جانا ہمیں بےحد ہی اچھا لگ لگتا ہے اور ٹر ین سے جو نظارے دکھتے ہیں باہر کے وہ تو اور بھی بےحد خوبصورت لگتے ہیں مطلب اتنی سارے نظارے دیکھنا اور اتنی ساری چیزیں ایکسپییرئنس کرتے ہوئے کہیں جانا وہ سب چیزیں تو اور بےحد اچھی رہتی ہیں اسی وجہ سے ہمیں نا ٹرین کا ہی سفر بےحد پسند ہے
جی جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں ویسے ٹرین کا ہی سفر تو سب سے بہتر رہتا ہے ہمیں بھی ٹرین کا سفر ہی بےحد پسند ہے ہم بھی ان سے یہی کہتے ہیں کہ ہم کہیں بھی جائیں تو بس ٹرین سے ہی جائیں وہی ہمارے لیے بہتر چیز ہے کیونکہ ایسے ویسے تو پھر جانتی ہے کار میں کیا ہوتا ہے نا جگہ نہیں ہو پاتی ہے بالکل بھی اور پھر باہر سب زیادہ لوگ جا بھی نہیں پاتے ہیں فیملی میں زیادہ لوگ ہیں دو لوگ جا رہے ہیں چار لوگ نہیں جا رہے تو پھر اچھا بھی نہیں لگتا یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے سب سے بہتر بہتر ہے کہ ہم کہیں بھی جائیں تو ٹرین میں ہی ساتھ میں ٹریول کریں اور آپ کے ساتھ تو کہیں جانا ہی ہے ایک جگہ آپ ضرور بتائیے گا اگر آپ کہیں بھی اگلا ٹرپ پلان کریں گی تو ہمیں پہلے ضرور بتا دیجیے گا ایک بار
جی جی ماشاء اللہ ضرور بتائیں گے ہم آپ کو پھر ہم ساتھ میں ہی چل دیں گے اب ہمب جہاں پھر بھی جائیں گے تو ہم آپ کو بتا دیں گے اب بھی ہمارے ساتھ ہی چل دیجیے گا چلیے آپ سے گفتگو کر کے ہمیں بےحد اچھا لگا اللہ حاف تے
جی جی آپ سے بھی گفتگو کر کے ہمیں بےحد اچھا لگا اللہ حافظ